جی بتائیں چائے پی
آج لیٹی بولا نا بیزی تھی آج مہمان آنے والے ہیں
ہوں
اس وجہ سے اب آتے جلدی سے پھر میں میں نے آدھا ہی کام آج میں نے سوچا بعد میں کروں گی جب وہ نکلیں گے
کتنے بجے آ رہے ہیں
ان کو لنچ پہ آنا ہے
اچھا ٹھیک کون کون آ رہا ہے
اس کی کزنس آ رہی ہے بھابھی کی وہ مریڈ ہے بہت بڑی ہے
آپ مجھے پتا وہ کہاں ہے رحجان کدھر ہے آپ کی
اتھر ہی ہےوہ کہاں جائے گی
آج اس کا کیوں آف ہے
ہاں او اس کی بھی چھٹیاں چل رہی ہیں
اچھا ٹھیک
ہمم اب اس کے حببی کو نکلنا ہے نہ واپس اس کی چھٹیاں ختم ختم ہو جائے ففٹین جولائی کو رجری میں وہ ہے نا اچوڑی
ٹھیک
ہوں
کیا اس کو بھی وہیں جانا ہے پھر جائے گی وہاں
وہ نہیں ابھی کا وہ ونٹرس میں جاتے خود کا اسکول ہے نہ وہ گورنمنٹ جاب کرتی ہے
اس کا کہاں اسکول ہے
فھر سائڈ سے یہاں سے اس کا یہ ہے نہ میکہ
ہوں
وہی سے اس کا اسکول
اچھا مائکی کے پاس ہی ہے
ہاں
ابھی اس کو کہ ہوں بیٹا کہاں بڑتا ہے اس
اس کا بیٹا پڑتا برن ہال میں ایک ایک ابھی چھوٹا ہے
سچ میں بن حال میں پڑتا ہے
ارے ہاں کیا ہوا برنال اسٹوڈنٹ ہے مگر اس کو آتا ہی نہیں کچھ
بڑے بڑے اسکول ہے
اللہ کی اس کو کچھ بھی نہیں آتا ہے اس گریپس کی اسپیلنگ لرن نہیں ہے اور وہ ہے ا جی کی جی میں اب چڑے گ فرسٹ
ہمارے اسکول میں جس ٹائم پہ میں اسکول جاتی تھی
ہوں
دو سال پہلے کی بات ہے جب میں اسکول جاتی وہاں پہ ہماراری کلاس میں بچے کا ایڈمیشن ہوا اس کی مدر وہ گورنمنٹ جاب کرتی تھی جو اس کا فادر ہے وہ بھی کچھ مطلب اچھی پوسٹز پہ تھے خود پتہ ہے خود اس کچھ بھی نہیں مطلب بچے کو کچھ بھی نہیں تھا اس کی ماما مجھے فون کر کے بول رہی ہے میم مجھے ضروری نہیں کہ بچ میں نے اس کو بھیجے مطلب نا وہ ٹائم پاس کرنے کے لیے یہ پڑے یا نہ پڑھے میں نے کہا آپ کا بچہ تو لکھ رہا ہے اچھے سے آپ کو اب تو خوش ہونا چاہیے کہ اچھے سے کر رہا ہے بولا کہ نہیں مطلب کچھ پیرنٹس ایسے ہوتے وہ کہتے کہ مطلب ان نے ایسے نا پالنے کے لیے دیے ہوتے ہیں بچے جیسے
ایجوکیٹڈ ہے نا چلو ہم لو ایجوکیٹڈ کی چھوڑ لو ایک تو یہ خود اب اس فیلڈ میں ہے اس کا بچہ مطلب کتنا بریلینٹ ہو ہونا چاہیے ہوتے ہی نہیں ہے
میں نے دیکھا ہے
ہوتی ہی نہیں ہے
میں نے دیکھا ہے
تمہیں پتہ ہے ماشاء اللہ ماشاء اللہ مطلب اس کے حساب سے میری بیٹی بہت آگ
آپ کو پتا میرے ہے ہمارا میں نے بولا نا ایس دوسرا ایڈمیشن بھی تھا اس کے پییرنٹس کمپلین کرے کہ بچے کچھ نہیں کر رہا مطلب وہ فسٹ می چڑ رہا اس کو اب تک کچھ بھی نہیں پتا ہے خود وہ گورنمنٹ ٹیچرس ہوتے ہیں
ان کی ریسپانسبلٹی ہو بچے بچے کو پڑانا پھر مطلب گھر ج کیا کیا پرینٹس کو بھی محنت کرنی ہوتی ہے بچے پہ کلاس میں مطلب ایک ہی بچہ ہو ہوتے ہے تیس تیس بچے ہوتے ہیں بیس بیس ہوتے ہیں ٹیچر مطلب ہر ایک کو زیادہ ٹائم دیے اس
پچھلی بار جس کو وہ ٹرول کیا گیا تھا نا اس بچے کو وہ بھی کون سا اسکول کا سر وہ بی ایس سی اسکول کا ہے
ہوگا
ہاں ہاں وہ بس کوت اور وہ تھے نہیں بڑے بڑے اسکول
خالی نام ہے
ہں لیکن اس آر پی اسکول کے بھی بہت ساری ہے نا
آپ کے اسکول بہت اچھا ہے
بابا
آپ اسکول کے برابر ہی نہیں کوئی اسکول ایک تو اس میں اسلامک
ساری بہت ساری جگہوں پہ آر پی اسکول ہے ناگبل میں
آر پی اسکول بہت ساری جگو ہوتے ہے ورنہ
میں نے دیکھتی ہوں نا میں کبھی کبھی
آر سی اسکول بہت جگہوں پہ زین کوٹ میں ہے یہ ادھر کیا بولتے ہیں ناگبل میں ہے ملہ باغ میں حافظ باغ میں عمدارکل یہ اسکول بہت اچھا اسکول ہے بہت مطلب میں جو دیکھ رہی ہوں نا اپنی بیٹی میں فرق وہ چیزیں مجھے نہیں آتی ہے جو اس کو آتی ہے
مطلب میں سیکھ رہی ہوں اس سے
نہیں جو ہمارا اسکول ہے نا عائشہ کا بھی وہ بھی بہت اچھا اسکول مطلب لیکن اس میں کیا ہوتا اس کیا پرابلمس آ رہ ہے ہمیں مطلب وہاں کا جو سسٹم ہے وہ تھوڑا بہت مطلب جو ٹیچرس وغیرہ ہے اگر یہ اچھے مطلب یہ ان چیزوں پہ کام کرتے ہیں نا کہ ہمیں کیےود بھی کیسے پڑھانے اور بچے کو بھی کیسے سمجھ آئے گا
ہ
کا سم ان تھوڑا خود سمجھ نہیں آ رہا ہے ایکچولی میں
کی بکس ہے نا یہ یہ انسان کو ٹینشن اٹھاتی ہے ہاں ویسے نارمل اگر ہوتا نا تو کر پاتا لیکن یہ لیڈ کا جو ٹینشن ہے وہ بہت ٹینشن
م د آپ کو بولا رہا ہوگا آپ کو کب جانا ہے وہاں نوڈا کب جانا ہے
ابھی اب کال نہیں ہی آئی
رکھنا میں کسی کو بھیج دوں وہاں پہ اس ٹائم میں یہ پہ اس کی آ سب کی شاپ کہاں ہے آج
ادھر ہی فتح قدر میں اپنی جگہ پ
جو پہلی تھی سسٹر کے گھر کے پاس
نہیں نہیں نہیں نہیں وہاں نہیں فتح قدل میں
ٹھیک ٹھیک
ہوں
پھر کیا بول رہی تھی جب وہ وہاں گئی ہے چھوٹی کے پاس کیسی ہے اس کی بیٹی اس نے دیکھا اس کو ابھی ماما کہہ رہی تھی کہ آپ لوگ بھی جاؤ وہاں پہ میں نے کہاں ابھی کہاں جا پائے گے کیونکہ اس ٹائم وہاں پہ چھوڑے گئی نہیں اور شام کو جائے گی وہاں پہ تب اس ٹائم چھوڑے گی اس ٹائم باہر ہی رہنا ہے پھر وہی میں نے بھی کہا نا کہ آج ابھی نہیں جا پائے گی شام کو جائیں گی
ہوں
ہم ہم نے سوچ آپ آئے گا یہاں تک تو جانا تو ضروری ہے تو پھر بہت پتا یہ کہ اس کو بھی لگتا ہے کہ چلو وہ دور ہے یا کچھ ہے تو اب وہاں سے دس منٹ لگتی میرے پیس آنے میں کیا فرق پڑتا تو پھر بھی انسان کو فیل ہو جاتا اور اس سے بولا بھی ہے کہ مطلب جبنی جب کسی کا ٹائم ہوتا تھا میں سب کے ساتھ ہوتی تھی لیکن میرے ساتھ اس ٹائم پہ کوئی بھی نہیں ہے سچ مے وہ بچاری اکیلی ہے رات رات بھر وہاں پہ رہتی وہ گئی ہے نا اسی دن میں نظر دینی تو بس اس نے تو بولو نہیں اس کو خود بولا کہ میں سب کو جاتی تھی لیکن مجھے کوئی نہیں آیا میں نے کہاں میں جاتی اب اگر مجھے چھوٹا بیبی بھی نہیں ہوتا میں جاتی میں رہ لیتی رات کیونکے وہ سچ میں ما مطلب میرے ٹائم پہ بھی آئی ہے وہ بھی گئی ہے لیکن وہ گئی ہے نا ایسی علازہ دینے اور آئی ہے واپس
نہیں وہ تھے نا ایک ہی
ہمم
انسان کا پتا تب جلا جب خدا نہ کرے کسی دونوں میں سے کسی ایک مصیبت آتی ہے نا پھر تب پتہ چلتا ہے کہ انسان آگے ساتھ گا اس ٹائم کوپر آیا ہے یہ نہیں ہوتا ہے کہ ہم بات کر رہے ہیں ہم یہاں وہاں کی باتیں کرے تو مطلب یہ ہمارا یہ ریلیشن اچھا یہ کوئی رلیشن نہیں ہوتا ہے ریلیشن کی بانڈنگ تب اچھی ہوتی ہے تب پت چلتی ہے جب انسان مصیبت کے ٹائم ساتھ آے
وہی ہوتا ہے نا وہی ہے مثلا اب میں دیکھوں گی اگر مجھے بعد میں آئے نا ٹائم میں جاؤں گی ٹائم نکالنا ہے اب تو جانا ضروری ہے جانا ہے جانا ہے آپ کو بھی تھوڑی دیر کے لیے آنا تھا وہاں آپ کو جانا تھا آپ کو آ سب کو بولا تھا اگر وہ لے جاتا اسکوٹی پہ یا بائک بھیج جاتی تھوڑی دیر آپ لوگ بھی اس سے کچھ نہیں ہوتا اچھا لگتا ہے دوسرے کو کہ چلو کوئی آیا تو سہی
دیکھوں گی دیکھوں گی
چولو وہاں سے بھی سوچنا پڑتا ہے بہت کیا کریں گے اب میں بی دیکھوں گی بعد میں کب ٹائم آئے گا فی الحال میں بچوں کا ہوم ورک ختم کر کے ان کو بھی پڑا کی تب تک اس کو فری کر لوں گی کیونکہ پھر اگر یہ گھر پہ ان کو بہت سارے تو کوئی مسئلہ نہیں تھا میں ان کو ورکشپٹ بھی کرا لیی تھی کیا کرانا ہے تو جیسے عائشہ کا میرا ہو گیا عائشہ کا میرا ای اوس بھی ہو گیا اس کا میرا ایلگا بھی ہو گیا میتھ بھی ہو گیا وہ اردو بھی ہو گیا اب اس کو رہ جاتا ہے جنرل نالج کا اس میں اس کو اتارنا ہے نوٹ بک پہ دیکھو جو نوٹ بکس پہ ہاں اس کو اس کو نوٹ بک پہ بھی مینٹین کرنا ہے سارا وہ اس کو میں نوٹ بک لاؤ گی وہ کراؤں گی میں اس کا بعد مجھے ٹینشن نہیں ہے بس احان کا ہے کیونکہ اہن کو آتا ہے نا ادزان کو پھر کرا ہی نہیں ان کو ایک تو اتنا کام ہے اوپر سے ایکسٹرا روز آتا ہے اب اس کو نہیں دکھاوں الگام میں اب میں کت دکھا ہ میں کراوں ج والا کراؤوں وو بیچارے کہ رہے ہے ہم نانی آئے ہیں آپ یہاں پہ بھی ہمیں کام لکھ پا رہی ہو
وہ کہہ رہے آپ پہ بھی کام لکھوا رہے ہو ہم تو نانی ہلت گھومنے کے لیے یہاں پہ بھی ہم ہمیں کام ہی لتنا ہے اب میں نے سوچا میں یہاں کو بول ان کو تھوڑی سی ہیلپ کرو وہ کو تھوڑی سی ہیل کرے گی
کشمیری میں وہ اچھے سے کرے گی کشمیری اس کو آتی ہے
لیک آج ہے بھی نہیں کشمیری ان کو کشمیری پھر بھی ان ورنہ اگر یہ کشمیری میں رکھتے نا پھر تو بات ہی نہیں تھی پھر تو بہت زیادہ تھا بہت ہی زیادہ ہوتا اس بنا رہی دے دو یہی ان کو یہی علاج ہے دعا لگےگا
دماغ ٹکانے آ کیا
اب زیادہ اسٹریس نہیں ڈالو بچوں پہ اب جتنا ان کا دل کرے گا اتنا ہی کرو